اللام علیکم
وعلیکم السلام
آپ نے جو بولا تھا میں پانچ پانچ منٹ میں کال کروں گی پانچ گھنٹے ہو گئے تم کہاں تھی
میں پھر بازار گئی مجھے کام تھا اس وجہ سے اب چ کام تھا
اچھا ٹھیک میں نے سوچا آپ نے جو بولا پانچ منٹ پانچ گھنٹے ہو گئے
مجھے پھر مارکیٹ جانا پڑا
کوئی بات نہیں میں تو اویلیبل ہی ہوں آپ کو جب دل کرےتا فون کیا کروں میں کہہ رہی تھی نا یہ نا میں نے تب کیا کہا تھا اپ ہاں میں جتنے سوٹس لاؤں نا اتنے کم ہے میں آپ سے اب نہیں سلوں گی میں آپ مطلب جو جو مج لگے گا نا سلنے کے لائق ہے ایک تو جو مجھے ٹی سوٹ میں رہیں گے نا اور وہی میں پھر کیجل میں یوز کروں گی
وہی تو کرنا ہے وہی کرنا ہے ہوں
اور تھوڑی نا میں کیا جو الگ سے سلنگی
نہیں نہیں جو جو ایسے لگتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اس ٹی سوٹ میں پھر وہ پھر وہی لگتے ہیں کیجول میں
ہاں صحی بات ہے وہی کروں گی میں ہاں ہاں وہ تو پھر میں کیونکہ فٹنگ پھر چینج ہوتی ہے
ہاں وہ
وہ پھر مز آیا ہو جائیں گے
ہاں ہاں
س
اور سناؤ تم باقی تمہارے گھر پہ پاپا گھر پہ ہے
نہیں وہ تو مکان پہ گئے ہیں مزدور کو لے کر صفائی کرنے
آ جنپرائی ڈے
ہاں تو وہ مزدور کو لے کر گئے مزدور تو رام باغ میں کہیں پہ فرائیڈے کو بھی ملیں گے اور سنڈے کو بھی ملیں گے
ہاں وہ بات تو ہے کام آج
اب اس کو گرل بھی کرنی ہے شیشے بھی کرنے ہیں اور اوپر سے اوپر والا کوٹ بھی کرنا ہے پینڑ کا ہ بس اس سے آپ ایک ساتھ آئیں گے نا شیشے والا بھی آئے گا گرل والا بھی بھی آئے گا اور پینٹ والا بھی آئے گا
مجھے لگتا ہے ابھی ہاں وہی نا مجھے لگا ابھی مجھے لگتا ابھی ٹائم ہے بہت
نہیں زیادہ ٹائم بس ص سنوک کہ مطلب فسٹ تک
ہاں وہی نا فسٹ ا تیک
فسٹ تک ابھی دس دس دن دس گیارہ دن ہے
ارے ایسے مت بولو میرا دل میرا دل پھٹ رہا ہے میں ڈرتی ہوں
کچھ نہیں ہوگا نہیں اکیلے نہیں ہو گائ
یہ ارچ
ڈر و مت ہم آیا کریں گے
کب کب ایسے تو نہیں
پند ایسے کیوں نہیں آ پاتے ہیں ج س ہم نہیں ہے نا ہم کہ
میں کہتی ہوں میں کہتی ہوں ہاں وہی ایسے تو نہیں آ پاؤ گی نا
تو جب وہاں اچھے سے شفٹ ہو جائیں گے پتا ہے پھر کیا کرنا پھر جب میرے انگیجمنٹ ہو جائے گی نا
ہاں
پھر تم وہاں نا دس پندرہ دن رہنا
ہاں گھر میں جو ما ماما اکیلی ہو جائے گی تو کیا کریں گے
وہ اپنے شوہر کے پاس ہو جائے گی
وہی سونے کی بات نہیں ہے پاگل وہ نا وہ دن میں اکیلی ہو جاتی ہے وغیرہ ہاں وہ تو ماشاء اللہ سے گھر پہ ہے پھر بھیاں اکیلی پٹ جاتی ہے نا
تو پھر اس کو بھی دس پندرہ دن پکڑیں گے ساب کو
ہاں اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پ
اچھا بہن کی یہ خوشی میں آپ خوش س ہو
ہاں آئیں گے نا
ہاں جاؤ جاؤ مجھے نہیں کرنی بات
اچھا ٹھیک ہے کے بیس دن رہیں گے
اوکے ڈن اگر اب اپنی بات سے مکر گئی نا تم پھر آپ کو میں کہوں گی میرا نام کیا ہے
ہاں آپ کا نام کلسم پلس انشا ہے انشا ہم نے رکھا ہے میں نے اور میری چھوٹی بہن ہے جب تم پیدا ہو گئی تو ماموں آ گئے اور بولا بیٹی ہو گئی اللہ نے رحمت عطا کی ہم خوش ہو گئے میں نے جٹ سے بول دیا ہم اس کا نام انشا رکھے
ہاں آپ کو پتا ہے کلسم کس نے نام رکھا ہے میرا
ابو جی نے اللہ تعالی ان کو جنت عطا کرے
کس ابو جی نے
دادو نے
ہاں اس نے رکھا ہے
ہاں ابا جان ہاں آپ اس کو اب ابا جان کہتے ہو اب ہم بھی ابا کہتے ہے اب میں ابو بولتی ہوں اس نے آپ کا نام کلسم رکھ کھا ہے
اس نے میرا نام کلسم رکھا ہے اب جو میرا نام تو آپ لوگوں نے کیا ہے اب تو میں آپ کی ہوی نا
ہاں
اب اگر اپ میری انگیجمنٹ میں دس دن پہلے نہیں آؤگی اور بیس دن بعد نہیں جاؤ گی تو پھر میں کون سی بیٹی ہوی تم میں تمہاری میں تمہاری بیٹی ہوں ہے کہ کہ نہیں بیٹی ہوں بہن ہوں فرینڈ ہوں میں آپ سے ہر ایک بات شیئر کرتی ہوں کہتی ہوں نا ہر ایک بات جب پرسوں میں نے بولا جب آپ کو بوا نے کچھ بولا تھا پھر میں نے اس ٹائم پہ بھی بولا نا میں میں نے کیا فرینڈ سمجھ کے بولا تو اس لیے میں اب آپ کی بیٹی تی بھی ہوں
کزن بھی بہن بھی
بیوی بھی بیوی بھی تو اس لیے اگر آپ نہیں آئی
ہاں آنا تو نہیں نہیں آنے کی بات نہیں ہے
اگر آپ نہیں آئی ج نہیں اگر آپ پہلے بھی بولو گی نا میں اتنے دن تک آؤں گی تب جا کر میں آنے دوں گی ورنہ میرا دروازہ بند رہے
پگل ہو گئی ہو
نہیں میں سچ کہ رہ ہوں پھر آپ کو واش روم جانا ہوگا میں مجھے کیوں نہ لہنگا لگا کے ہوگا میں تب بھی لے جاؤ گی آپ کو واش روم مجھے لہنگا میں لہنگا لگا کے رہوں یا سوٹ لگا کے رہو میں تب بھی آپ کو لے جاؤں گی
کے لیے تیار میں آؤں گی ان شاء اللہ
اب دیکھو اب آپ پہلے آؤ گی نا اگر ٹھیک ہے چلو چھوڑ لو دس دن پہلے نہیں مجھے پتا اب دس دن پہلے نہیں آؤگی کم از کم پانچ پانچ دن یا چار دن یا تین دن پہلے تو آؤ گی نا
ہاں میں یہ کیا بات ہے جب رانی کی شادی تھی میں حساب سے پہے میں اریقا نہیں آئی
میں کہی ہاں مجھے میں کہہ رہی ہوں کہ پھر رپ میں تھوڑا اندازہ تو گے ج میں کیا لاگاؤں گی کیا کیا لاوں گی کون سی چیزیں ضرورت ہے پھر جب کازن سارے مل کے میں نے کہا میں آپ کی بیٹی کی طرح ہوں جب ہم سب مل کے مجھے بولیں گے کیسا کیا کرنا ہے
اچھا ہ ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ ضرور اچھا یہ بتاؤ مجھے گانا اب ہم ب بجا سکے
پہلے میں خود سے کہہ رہی ہوں کہ میں گانا بجانے نہیں دوں گی پھر باقی تم لوگوں کی مرضی
وہ ہے نا مما کا مسا ہو گیا ہے نا آپ کے گھر پہ
گ پھر ب کی تم لوگ کوکی مارسی
کیا پتا رانی کا
مجھے نہیں پتا ب تو آب دیکھا جائے گا میرری میں کہ میرا مشورہ طرا ایسا ہے
وہی نا ہوتا ہے نا ہمیں تو تو بد نہ تو ہم گتے تھے مگر
پانچ دن دس دن پہلے گانے شروع کرتے تھے
مگر جو اس وقت یہ ہوا نا ہوں ابھی سچویشن ٹھیک نہیں ہے مجھے بھی لگتا ہے گانا ٹھیک نہیں رہے گا
میں نے میں نے تو اپنا اندازہ بتا دیا
مجھے بھی لگتا ہے گانا بجانا ٹھیک نہیں رہے گا پاپا کا دل بھی آپ کے پاپا کا جلدی اداس ہوگا وہاں سے ماریا ج جد وہاں سے اومن ساحل وہ بھی اداس ہوں گے وہ اپنی مجھے لگتا ہے س ہل میں ماما کو مب کریں گے زیادہ ایسے موومنٹ ہے نا
وہ کیا پہلے مطلب جو دلہن بنے گی مطلب اس کو اس کو کتنا برا لگے گا
اور دادی کو بھی دادی کو بھی بہت برا لگے گا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ گانا نہیں بجا سکتے نہیں یار یہ گانے والا گانے والا ٹاپک ہی کٹ کر لیتے ہیں میرے خیال سے بھی اگر گھر میں اٹھے گ تو میری اور سے بولتے ہیںا کہ بڑی نے ایسے بولا گا گا نہیں سکتی ہ
ہاں گاؤ نہیں سابتے میں تو یہیں سے بول رہی ہوں
نہیں گا سکتے آخر اندر کی چیز بھی کچھ ہے نا احساس بھی کچھ ہے نا ابھی کچھ ٹائم ہی نہیں ہوا خدا کی قسم وہ میری آنکھوں سے ہٹ
آپ کی آنکھوں سے کیا کسی کی آنکھوں سے وہ نہیں ہارتی ہے مطلب کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا ہوگا
گا گانے کی بات ہی نہیںظر ہے وہ سب ٹھیک نہیں ہے
ہاں گانے کی تو بات ہی نہیں ہے چلو اس بات کو چھوڑو کچھ اور بولو
ہاں بس اور کیا باقی کپڑے لگانا کھانا کھانا وہ تو کھانا ہی ہے نا ویسے بازہ ہوگا نا انشاء اللہ پھر تو مزہ ہی آئے گا اور ہاں اگر
می لگا نہیں میری ننند آئے گی
اچھا کیوں وہ
ہاں وہ آرٹسٹ ہے چھوٹی والی وہ ای میں پڑتی ہے
اچھا ٹھیک
ہاں کوک پھر مجھے ماما نے بولا کہ میں بھیجوں گی اس کو حا جان کو
اچھا
ٹریٹ اچ چسی یہ کرنا وہومتا ایوز اےند آرٹسٹ آئ گی اس کو تو اچھے سے ٹریٹ کرنا ہے نا
تو تم نے اس کو وہاں آنے دیا وہاں جانے دیا ہاسپٹل میں رہ نہیں دیا تمہیں عزت کی کوئی پرارو
اس نے اس نے ایک بات بھی نہیں مانی چھوڑو سب کچھ اس نے مطلب کچھ بھی نہیں اس نے مجھے اتنا مجبور کیا کسم سے مطلب اگر میں پھر اس کو زیادہ کرتی نا مجھے لگا کہ وہ روتی اس نے اتنا کیا اس نے مجھے اتنا پریشر کیا کیا کہ ماما کو فون کرو ماما کو
چلو ٹھیک ہے بعد میں بات کریں گے میں اگلی بار میں بولوں گی کیوں غلط ہوا ابھی تھوڑا کام پڑ گیا